ہائے
ہیلو ہائے
کیسیے ہو
میں ٹھیک ہوں تم کیسی ہو ہیلو
ہیلو
ہیلو کیسی ہو تم
میں بھی ٹھیک ہوں تم بتاؤ
میں بھی ٹھیک ہوں اور
راجما چاول پسند ہے
راجما چاول ہاں راجما چاول تو پسند ہے تمہیں پسند ہے تمہیں بھی پسند ہے راجما چاول
پسند ہے
اچھا ہ
کیسے بناتی ہو
میں راجما چاول بہت سمپل ہے ریسیپیز کی تو خیر میں تو وہ راجما پہلے لیتے ہیں رات میں بھگا دو اور پھر صبح اس کو واش کر کے اچھے سے اس کو نمک کے ساتھ پانی میں بوائل کر لو
اچھا کتنی وزٹ دینی ہے راجمہ میں
تین وسل دے دو تین وسل کر دو اور دس منٹ کے لیے دھیما کر دو چار بسٹل میں بھی ہو جاتا ہے میں تین بسٹیل دے دیتی ہوں دس منٹ کے لیے دھیما کر کے پھر بند کر دیتی ہوں جب سیٹی نکل جائے تو چیک کر لو گل جاتے ہیں راجمہ جلدی اور پھر اس کی پریپریشن کے لیے وہ تیل لو تیل میں پیاز آملیٹ جیسے کٹ کر کے رکھ لو مطلب پیاز کٹ کر کے رکھ لو اور وہ ٹماٹر کا پیسٹ بنا لو وہ کر کے رکھ لو اور ادرک لہسن کا پیسٹ چاہیے ہوتا ہے وہ تو پہلے تیل میں گرم مسالہ کھدا ڈالو جیسے الائچی چھوٹی الائچی بڑی الائچی جی لونگ یہ وغیرہ ڈال لو یہ کھڑے مسالے پھر اس میں پیاز جو آمڈٹ جیسے کرتے ہیں وہ کر کے ڈال دو پھر وہ ادرک لہسن کا پیسٹ جب پیاز تھوڑی سی ہلکی سی براؤن ہو جائے تو اس میں ادرک لہسن کا پیسٹ ڈال دو پھر اس میں وہ کیا بولتے ہیں وہ ہلدی پاؤڈر ڈالو دھنیا پاؤڈر ڈالو اور مرچ کا پاؤڈر لال مرچ پاؤڈر نمک گرم مسالہ پاؤڈر یہ سب ڈال کے اس کو تھوڑا سا بھون لو اور پھر بعد میں ٹماٹر ڈالو اسی میں اور بہت سے لوگ کشمیری لال مرچ بھی ڈالتے ہیں تھوڑے سے کلر کے لیے اگر ڈالنا چاہو تو پھر جب ٹماٹر وغیرہ سب بھون جائے تو پھر اس میں راجما ڈال دو راجما ڈالنے کے بعد پھر اس میں کیا بولتے ہیں وہ پانی ڈال دو اپنے انداز سے بہت سے لوگ ابال کے پانی الگ سے ڈالتے ہیں بہت س سے لوگ ایسے ہی ڈال دیتے ہیں پانی تو تھوڑا سا کھدک جا دھیمی آنچ میں کر کے رکھ دو اور پھر نمک مرچ چکھ لو اپنے حساب سے اس کے ساتھ بہت سے لوگ وہ ہری مرچ سلیٹ کر کے ڈال دیتے ہیں اوپر سے اور ہری دھنیا بھی ڈال ہیں تو وہی اور بہت سے لوگ تو تڑکا بھی بناتے ہیں الگ سے تم تڑکا بناتی ہو الگ سے راجما کا
تڑکا پہلے ہی جو ڈالتے ہیں پیاز کا کھڑے گرم مصالحے مصالے کا پیار ڈال کے کھڑا گرم مصالحہ
اچھا بہت سے لوگ تو تڑکا بھی ڈالتے ہیں جیسے تیل لے لو یا بٹر لے لو پھر اس کو مطلب دھیمی آنچ میں رکھ دو جلی نہیں پھر کسوری میتھی ہوتی ہے نا کسوری سوری میتھی لے لو وہ ڈال دو ہری مرچ ڈال دو اس کا تڑکا بنا کے اور جب پک جائے تو اسی کے اوپر وہ تڑک ڈال دو اس سے بھی بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے تو وہی اور تم کیا لیتی ہو اور ساتھ میں اس کے کچھ سائڈ میں
سائیڈ میں اونین سے رکھلو لو لیمن ڈال
ہاں ہری مرچ بھی رکھ سکتے ہیں ہری مچ تلی ہوئی جو ہوتی ہے نا اچھی لگتی ہے نا
ہاں وائٹ جو ہوتی ہے نا وہ اچھی لگتی ہے وہی میں مھے اس کو کلچے کے ساتھ لیتی پوڑی کے ساتھ روے کے سات
ہاں کلچے کے ساتھ بھی بہت اچھی رہتی ہے روٹی کے ساتھ بھی لے سکتے ہیں ویسےے
ہاں بٹر روٹی ہوتی ہے بٹر روٹی کے ساتھ بھی اچھی لگتی ہے راجمے کی سبزی اور رائس کے ساتھ بھی اچھی لگتی بہت سارے لوگ رازمرائز بھی کھاتے ہیں
پہلے تو اسمانی نہیں دکھ رہا تھا اور اسٹال وغیرہ میں مل جاتا ہے کلچا بھی ہم آ کا رہتا
کلچا تو گرم گرم ہی ہے اچھا لگتا ہے
ہاں کلچا تو گرم گرم ہی
کلچا گھر میں ہی بنا لیتی ہوں ہاں ہاں کلچے بنایا کلچے اس کا ہے نا تھوڑا سا ہے نا پیسٹ کر لو معدہ کو چیک کر لو چھان بان کے گندا تو نہیں ہے پھر اس میں تھوڑا سا سالٹ تھوڑ سا دہی اور اس میں اگر آپ کے پاس ایسٹ نہیں ہے انسٹینٹ ایسٹ تو آپ اس کے اندر کیا بولتے ہیں بیکنگ سوڈا وغیرہ ڈال کے اور بیکنگ پاؤڈر ڈال کے اس کو دو تین گھنٹے کے لیے ریسٹ پہ رکھ دو تو خمیر بن جاتا ہے پھر اس سے پ سا اچھا میر ڈال کے ڈر پندرہ بیس منٹ میں وہ خمیر ہو جاتا ہے تو وہ اچھا پولتا ہے اس کا اا لگا اگر اس لگا اس بین ہی نہیں بتے ہاتھ سے پچ کر کے اس کو شی دے دیتے کلسی کا اگر کا تائٹ ڈولاگا تو صرف بیلن سے ہی بیلنا پڑتا ہے ہ گ طریق سے بنا دیتے ہیں اس کا ڈ لوز بناتے ہیں بھٹورے والا تو اس کو ہاتھ سے ٹیگ کر کے بھگونے کی عزت نہیں بنا گرم
اچھا اچھا بہت سے لوگ تو اوپر سے تھوڑا سا ڈیکوریٹ بھی کر د کلونجی لگا دیتے ہیں دھنیا کے پتے اس کے پرر لگا دیتے
ہاں کسور میںھی لگی تھی اونچی پک جاتی س اونچی پک جات جٹھ ہے دوا بھی
ہاں باہر جو ملتا ہے اس میں تو لگا
ہاں اس کا بھی پ را کہ الٹا سح تو دوسری سائڈ سے توتا پ بھی چپکا ہوتا ہے دا پلٹ دوسری سائڈ سے کے کو اگر نہیں تو تو انیں کو بھی آپ کر سکتے ہیں پچ ل جاتے ہیں اس سید دیا سے دوسرے سائڈ سے نا اس کا ایک ایک تچا نکال کے دوسرا سائڈ سکتا جاؤ تو اس طریقے سے تھوڑا جلدی بن جاتا ہے تلچا ب ا ہو ہے تو آئی تھنک بگونے والا کلچا جلدی بنتا ہے جلدی جلدی کلچے لگاتے تھ تو کیا ایک ساتھ دو تینوں بیٹھے ہیں تو جلدی صرف ہو جاتا ہے کوئیچا اور اس میں کون سا کرتی تو
کیا چیز
راجم کے سب کون سا رائس پسند کرتی پلین زیرا
میں تو زیرے پا زیرے پا تھا رہتا ہے وہ اس کو ٹیسٹی بھی لگتا ہے وہ بھی اس کی بھی بہت سمپل رہتی ہے تیل ڈالو جیرا ڈالو اس میں پیاز کاٹ کے ڈال دو لمبی پھر اس میں وہ پیاز کو مجے سنری پھر اس میں چاول ڈال دو پانی ڈال دو نمک وہ بھی اچھا لگتا کے ساتھ اب ویسے بھی راجما تو پروٹین رچ فوڈ ہے فائبر میں بھی رچ ہوتا ہے کافی مطلب ہیلدی ہوتا ہے کی وغیرہتے بچوں کے لیے جیسے بڑوں کے لیے
راجمی بھی دیکھی کیسے بناتی میں نے تو ابھی تک ابھی بنائی ہی نہیں فسٹ ٹم سن رہی ہوں
راجمے میں راجمے کی ٹکی اس میں آلو جیسے راجما بوائل کر لیا اور اس کو میش کر لو اچھے سے پھر اس میں آلو بھی مکس کر دو تھوڑا بائنڈنگ کے لیے پھر بچوں کے لیے اگر بنا رہے تو بیسک سے مسالے نمک مرچ اور اا اگر سبزیاں ڈالنا ہو تو سبزی بھی ڈال سکتی ہو جیسے کیپسکم گاجر مٹر جو ہوتا ہے نا مٹر کو تھوڑا سا کرش کر لو وہ ڈال دو اور تھوڑا سا زیرا پاؤڈر نمک مرچ ہلدی بیسک س بہت زیادہ مسالے دار بنا دو ش میں دیک آدھے گھنٹے ایک گھنٹے فریزر میں رکھ لو پھر جب کھانا ہو تو گرم گرم تل لو تو وہ بھی اچھا لگتا ہے اچھا میگی کیسے بنا دی میگی کبھی کھائی میگی وہ مسالے والی بناتی ہو تو میگی ہو رہتی اگر ہیلدی ورژن
اے ہاں میں بنا لی ت ہوں میں نے تو میگی جو ہے نا کیا بولتا ہے ڈائریکٹ گھر میں آٹا بھون کے بھی ٹرائی کر کے
اچھا وہ فریش فریش میگی باہر سے تم باہر والی
ہاں میں نے مشین ہے میرے پاس اس ٹائٹ سا آٹا گھند کے اسپرنگ جیسے بنا کے اس کو اس کے اندر رکھ دو اور پانی اچا کھولتا ہو پانی ہے ڈرٹ اس گھماتے جاؤ وہ نوڈل نکلتے جاتے ہیں ا وہ تھوڑا اس کو ایسا ا پکا لو کہ وہ پک جائے تھوڑا سا تو پھر اس کو نکال کے جو آپ م نے بیٹیی بنا کر رکھی اس میں پلٹ دو اس ڈری میں کچھ بھی نہیں ڈالیں پلین میں تیل ڈالا تیل میں زیرہ ڈالا تھوڑا سا لال مرچیں ہلکی سی ہلدی ہلکا سا نمک اور مارکیٹ کا میگی مسالہ ڈالو ب ٹیسٹی لگتا
اچھا سبزیاں نہیں ڈالتی اس میں گاجر کیپسیکم مٹر وغیرہ
نہیں اب ایک ایک ہی بار بنائی ایک ہی بار بنائی ہے تو میرے کو اب اتنا آئیڈیا نہیں ہے بٹ فسٹ ٹائم گھر پہ ہی بنائی تھی نہیں تو جو میرمٹ والی ہے اس نے یہ سب چیزیں تو ڈال دیتی ہیں مٹر بھی ڈال دیے گاجر بھی ڈال دی تھوڑی سی ہری مرچیں تھوڑی سی لال مرچیں نمک ڈال کے اسٹیم کر دو وہ دو منٹ میں بن جاتی ہیں
ہاں یہ بات تو ہے ہاں لیکن اچھا ہیلدی ہو جاتی ہے گھر کی جو تم بناتی ہو بتر
اور تم دا تو بناتی نہیں
میں میگی میں تو وہ کیا بولتے ہیں میگی باہر والی لے کر آتی ہوں جو میگی نہیں آتی ہے وہ یلو والی ہاں وہ تیل لیتی پیاز پہلے کاٹ کے رکھ لیتی ہوں لمبی لمبی جیسے گاجر ہو گئے کیپسیکم ہو گئے مٹر ہو گئے ٹاٹر ہو گئے ان سب کو آملیٹ مٹر تو خت نہیں لیکن گاجر اور کیپسیکم اور ٹماٹر کو آملیٹ جیسے کٹ کر لیتی چھوٹا چھوٹا اور پھر وہ اور ر کو الگ سے بوائل کر کے تھوڑا تھوڑا مٹر کو بوائل کر لو الگ سے پھر تیل ڈالو اس میں پیاز ہری مرچ اور یہ گاجر کیپسیکم یہ تھوڑا سا فرائی کر لو مطلب گلانا نہیں ہے گاجر کیپسکم اس کے بعد ٹماٹر ڈال دوں ٹماٹر سافٹ ہو جائے دن پاؤڈر لال مر نمک مکان ڈالو کیہ میگی میں بھی مسالہ ہوتا ہے ا
ہاں اور اس کے اوپر تھوڑی سی چیز ڈال دو تو وہ ٹیسٹی ہو جاتی ہے جب میگی بن جائے تو اس کی چیز رکھ دو تو اور ٹیسٹی بن جاتی ہے
چیز بہت سے لوگ اوریگینو بھی ڈال دیتے ت مکس سرپس وغیرہ بھی ڈالتے سے ہے وہ بھی اچھا لگتا ہے اس کے اوپر ہاں
پم
ہاں وہ تو ہے تو بہت لوگ میگی کا میجگ مسالہ بھی الگ سے بھی ڈالتے ہیں
ہاں میں بھی ڈالتی ہوں تو میگی بنانے کے جب ایک دم ریڈی ہو جاتی ہے ہلکا سا پانی رہ جاتا ہے اس میں میگی کا تھوڑا سا پورا مسالہ نہیں ڈالو زیادہ ڈال دو تو پھر وہ ٹیسٹ خراب ہو جاتا ہے ہلکا سا ڈال کے آدھا پیکٹ ڈال دو آپ اس میں تھوڑا سا اور مکس کر کے نکالو اچھی ہو جاتی ہے ٹیسٹی لگ ہے تی ہے
ہاں وہ ہاں ہاں وہ اس سے ٹیسٹی ہو جاتی ہے چیز کا جو کہہ رہی اس سے تو اور ڈبل ٹیسٹ ب ہو جاتا ہے
چلو پھر میں رکھتی ہوں ک
ہاں ٹھیک ہے ہے نا
اوکے بائے ااںک ب